ہاں
ہاں بولو
کیا ویسا امپورٹینٹ بات بانک نے
نہیں کب کی رکھ دلی با میں یہ درخت کام س تھی درخت یہ دیک لگتیھی میں انسٹاگرام دیکھ لگتی
اچھا اچھا ہمم ممم
نظارہ آ گیا سب بات کرنے کی
نہیں نہیں ہو ن ھر والے ان آئے تھے ب کرکتیر وہ بج کون کچرا دادا لتے وہ ممی مرلتی وہ بات کر ر بت بائی بولے ہمیں بولے تو پت سمھیں گے تمہیں ہووں کو بولو ماں پ تو ہمیں سب بولے تو کوگا یہ باز رکھ لیںے انا
ہاں میں ت نے فس سے بولی زیادہ کسک نے بھی رکھ
نہیں نہیں نہیں بازو کو وکرتی سوںنے بوٹی پارک میں وور کررتی سوں ن ا بات کرتی ہے کیا اب ہمار بات س بات ہمیں بول تو اچھا ہے کیا تمہارا گھر کیا کرچ گے لڑائی ہوں گا کا پاپو نے آتی نہیں بات کرتی بھی نہیں ماں ک تو اب ہمارا کام مل بلن گیتا سنے پقجا کرنے وہ کچرا کی گ دال چلے گی سا ہے وہاں اگر بول کو بولے سنو میں بولی ہمیں سب بولے سکا نہیں ماں ہمارے س انہوں بھی کرایہ کیھی انہوں بھی ہمارا س کہیں ہے تمہیں ب لو کر بول لگی اور خ گٹ کو باتان کر لگتے ہیں وہ بلی آتا کر کو میرا بچہ ہاں
ہاں یہ اس کا باس میسج کریا تھا ابھی کون تو بھی رہ تو بھی جما ہو کرک میں کون ہی ت نہ مارا مسدی خانتے ماتے کا تو جمؤ ابھی تو تو بھی تم نہ مانم جنے نہیں تو جماؤ
ہاں جم گ مے یہ پیس ہےسا کا کرو با
تم نے تمہیں بات کرتے اب تمہیں اھاتے نہیں میرا کالوگ
ہاں وہے ہزاروپی سے بات کرے نا وہ کہ ساہ گا م ہزار روپئے بھی سات سو روپئے بھییا
ہاں فون بات کرتے کرتے چھے ٹرانسکرپشن کا تم نہ آیا نہیں بولتے نا اب بھی وہ ایک اور ایک آتا
ہاں
آیا ہے کہ جائ نہیں میں ہاں دو بھی آئں گا تم نہ وہ کردا لے تو اس کا بھی آں گا میں کر کو دیے تو ت
اچھا اچھا
ہ ہ یہ سرح ہو ہے ان کام میں لاگن کری ہونی ہو جندے اس کے بعد ہ دو ہوگا ہے تیسرا کی کیا کہ آب دو چ سب اد ہو گے ب
کررا وہو
اچھا اچھا ہوں
دوک آگت کیا مرم کٹر
م سری سااکر پوچھی ن میں بولیس تمنا پوچی میں مریم کنے کااں تمیں جب پور نہیں ریزوم بھیج ہے تم تو میںیں ریسپونسچ کرے نہیں ن کر تو او آف اب ہے کہتے اب وہ بھی چلتا ہےتا ہئرنگا ا کیا کہتا اب تین دن آفس کو آنا ہم
یہ بھی سب چیز نا بتک بک نا
ہاں وہ مجھے سمجھ میں سے آیا نہیں
ل اچھیلھییک ہے ایسا دباتے نا اس میں بھی پیسہ آتا یہی بولی ما ان نے
وہ میں بات وہ سب میں اٹھاائی نہیں آ وہ ہو یہ کیا وہ گروپ میں اج کرائی ہے اس میں آتے رہتا کرک بہی اچھا م دیکھ شگ کر بلیے اچھا فلوس نہیںحی ہے آئے تو بول توے
بس کرتے ہیں کیا بھائی بس ہم ہم اس کرتے ہیں
کونا بھائی ہاں ب بول ل تھا پرسوںنچ ایسا آ دوسرا اش میں بدلہاتاتکتے آفس کو آنا تھا بولتا ہے
ہاں یہ تو ل جا ہ چ ک کرنا کا
نہ ہلو ہ ہ ہ ہ
ہ جی
ساپ ل
نہیں بابا نہیں نہیں کھانا ہونا کریں م کانا ہونا کرے ہیلو س وہ چکن ر تو خائے نن مگوا اور میں تب سے بولنا نہیں بھک لگتا کر کوئی ن ایسا کھےا لنچ ٹم میں کم کاو اورعد میں بوکا دیتا جے کر بول گو کال تو ٹیوشن دھا نہیں والا خالاچھا آپیت ہوں کرے مایا بت بنا لیں گے ایکسن کو
ہوں کئی کوئی تو چھوٹے بچا چ ک آ رہاتالے
نہیں بولتے سوچھا کا کاتے وہ پورا بھی پتے ماون میںا ایک وقت کو چاہ ایک وقت گوش ایک وقت پہار لی کہ خت تو کافی اووردے آگ نا اتنا کا پر ڈیکاشن بھیتے اناں کی کرتا بول گو ڈکاشن ہ ہم میں مچھی کاتی نہیں کمپلسری شام میں کہ ت ت کاادت نہیں منتی اونما اسے ہمارا م ع آادت کرا سوار چھے لگیں گے ہمیں گھر میں امی ڈکاشن مگے تو ہممی کیا کر گ چھوے بچے چنی حلہ حلک نبلا ت سو مٹگ تو سوپ کائسد نا امت شکایت چادی ہمیں کار میں جاتی اس امی کیا کریں گے مجھے زیادہ امی گھر جیں گی میں اتنا چھوٹی بیٹی لاڈ ہوگا زیادہ اس میں امی کیا کرتے ہیں اس بڑا بیٹا کو کمر میں بٹھ لا کیا کریں گے ہلا ہلا ہلا ٹھنڈا کر پیلاے اسے چھوڑیں گے کرے امی بولتے تھ ک دریھا کیاب بھی نہیں کر بول کو بولے سو امی جان کا کوٹ سنگ بوکلا جتا کہ ا رتا وہ بورا س کا کا کی مکش میں چھوٹا کا کا پسند آ تھا نہیں ایکلازا
اچھا اچھا ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں کیا کررتے
بک لن وچک کاا
نہیں اسٹاپ کرنا نہیں ایک فائیو منٹ اچھے میں میں بات کرتی س سناو تو خالی اوو کرو
نہیں نہیں بولو بولو کیا بھی نہیںے جا کاا کم کو نہیں بولو بات کر
پڑیا کہ اسسہ کا بارش
بڑھیا با زیادہ سکھ پڑھیا نہیں ہے
کپڑا اٹھائے بارش آ میں بول کر رکھی سما کب ت بھی میں سوگی کی تو بھی ہے ہاں بارش ہے تو کپڑا گر بول رک انیں گیلا کپڑا سوپلہ پتااد ال اکبرینما وہ گ بلا کپڑا جور ہے تو بس چھوولتا ت سر بول تو ا پولا کا سکاالکو پھر ٹھڈک دلو ہےناا بھی گیا س بھیگ جے گسک کو اس ان ماں کو مما ا سے بارش پڑتا ہے ما آ کر کو
ہوں ہوں کیا کیاچ کام نہیںیں گے ک ہی معسوںم کر ا ہ ا
ولا سھا کر رکھنا اچھا گاؤ کو کرنا پڑتا نہیں ماں باپ کو کرض دی تو ماں باپ کو کرنا چریتر گاؤں میں کرنا پڑتا سو مطب
کریکٹچ مد ابھی بوج بولتی سو اچھا سکھا رہی اچھا سکھا رہی
ہاں گڑ ج س بھی بنانا نہیں با کب بھی مارت بچے نہیں ہمنا ابھی کو نہیں ہمیں پیدا ہونے کا کیا ہے ہم نہ بولو ہاں ہمارا بان ج ہاں جی باویشتری اما ہاں بڑے دیدی کااتات پچاماں پورورا پڑے جت کررک د نا سو اب بھی سکھا نہیں ماں پورا بھی سکھا کرنا ہے ک ہم سبت سچا نہیں تھا وہ پانی نہھانے کپڑا پہننے کون سا جگہ گئے تو کیا کپڑا پہننا پورا سکا کر کے ہون وگو اب اب بھی انواس ریڈی ہو جاتے ہیں کہاں گئے تو کیا پہننا کر کوب انا مالا شادیق گئے تو کیا پ نان نسبت گئے تو کیا ا پینا چھپ کے باہر جاتے نہیں ہمیں مال پ کند بھی ہے
ہاں
ہاں گئی تو کیا پہن
ہیلو ہیلو
بلاامو ند
ہاں کیا کہ کٹ ہوئے سکا آواز آیا
روین وقت کا ہی کگائی کر لیتے منہ دھو لیتے پاؤڈر لگا لیتے کگائی کر لیتے پورا بھی سکا کر رکھی ہوا جی ہوگا بات کرو ت نہیں بات جی میں س نا
کیا مے لگئے ہے چھ سو پچاس کا
اج ن روپ آکوں گ بات کرر ل کو ہاں ات کن میید کتروا گ آلہا آر رو کتیرک فن سو رو ر رو کتی ر ن ون امت روپ کتیڈا وارک کممیں پنا آئیرتی اٹ ن روائ آام ابڑ آئیرتی اٹ نورم گس وگا سلی اپر م کادے انکا ن مور مولو اک تو کری نا سل سول رہے ا کش کاا ہ ہار ہاں آئیرت رو پٹ اننے برا آئیرتی ا نورا چل اپر
کیا چیز ہے سلینڈر ہے
نہیں نہیں بس سلینڈر میرا کل چھوٹا ایک بڑا ایک اس ب یہاں وہ نے بولتا چھوٹ ت کی لیتے بڑا سے لے کر رکھ لینا نہیں کیا کرتا ابھیو بولےا ارجنٹ کوھوٹا لے بڑا میں لیک دیتاوں گگر کی توب ذرا فل خرچہ ہوگایاں س آ کو کاا س سے ک کیاا س ہزا کر بول س ن کچ ستے ہونے بولتا ہے سمے دیکھ د تو کم س ر میں ل ایک دیتا ہوں کاتا ہے
ہوں ہ دھ ہزار کتے نا دڑ ہزار پوانی ہ ہ ہاں پوانی
آ
پ نہیں پانچ سو روپی سے نا بڑکا ہوتا ہ ہ ہاں اچھا اچھا ہوں کت دن آ تھا چھوٹا سلیڈر
یہ پندرہ دن آتا پندرہ دن بڑ کو بھی آتا ہ آب کو بھیال میں ہوتی ب ج رہا ب جان آئیتوا
اچھا اچھا
ج پھا بجر ہی
کیا بولنا تھا بیچھ
وہ بخائی منٹا
ہوگا ہوگا ٹین منٹس
اللہ کتکنلتے ب تو خرا وہ میں اچھا کچا